السلام علیکم
وعلیکم السلام سب خیری
چا
آ پ تی گنا آکلے پیس
ہاں سی سی
ایسے خائی ج ب سے ڈ
بلیے کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں ہو پوشپ وشپ مار رہے ہیں کہ کر کچھ
اے یہ بھائی ا کو سکھائیے نا کئی سوار سے
توسو جسے ہی آتا ہے اٹا وٹے کرتے رہیے ہوگا اے میں جو بھی ہوگا وہ بھی کرے گا فری میں
اچھا سنا نہیں رہا تھا کھانا کھا رہے تھے جب وہ بول رہے ہیں کھانا
م سج نہیں سنا تھ رہا ب سےج
اچھا
پ
ا یہ بھی ک م ب
ارے نہیں رہ ہاں ہلو
بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے وہ سب بولے
بولنا حضرت آپ بتائیے پریشانی بتا رہے تھے آپ
کہاں کچھ پریشانی بتائے
یار پگلا ت بتا رہےم د
ہم یہ بولے نا نہیں سنا رہا تو اسورنہ بول رہے تھے کھانا کھ رہا ہے کھانا کھ رہا ہے بار بار تو نہیں سنا رہا تھا نا
اچھا
یہ بات تو بولے کہ کیجیے تو بتا رہے ہیں
ا
ہاں پریشانی رہ ہوا جو بھی ہے سب صحیح ہے پ آ کررشکتے ن
ہ
ہلو
آ
نہیں بولنا ہے وہ بھی بولیےا دکھا ہے فون فون کرتے ایک دم ب رست ک سب ب سب مارلے ج سب بن
ارے نہیں بھائی تم تو بوول ہی رہے ہیں
ہاں ایک بھی آواز نہیں آ رہی
جاں ہاں
ب ہو
بول رہے ہیں آواز صاف نہیں آ رہی ہے
ایسے نہیں زیا رہاج یہی ہوا
آ
ہاںارے
ہلا رہے ہیں
ہاں آ یہ کہ ہے نسا آئیے کہ نا سل سے مل کے
نہیں بھائی سب ہم چھوڑ دیئےے ہیں
اچھا ایشن واز بول رہے ہیں ج کیا بولے
اب اب باڈی پر فوکس کر رہے ہیں
ہ اور یہاں موسم بد وہ ن ہے
آئیں
ابھی ہم وہ سب بات کیے ہیں
یہی تو بول رہے تھے آپ کی آئیے ساتھ میں ملا دیں گے
تو آپ پہلے بولے تب نہ بولے ہاں ہم تو کچھ ہاں ایسی بات تو پہلے نہیں کیے تھے
آپ ہی تو بول رہے تھے گھر آ رہے ہیں
ارے بھائی یہ وہ نہیں بولے آؤ بولے آواز آ رہی ہے
اب آپ جا رہی ہے بولے تھے ہمیں ہم کو لگا نا کہ ہم پوچھناا کیا کر رہے ہیں ت ہم کو لگا کہ آپ بول رہے ہیں کہ ہم ملا رہے ہیں
ہاں وہی س تو لگئی س دن رات تو وہی کرنا ہی ہے کا آ کچھ کھاؤ ہے ج ااں جی
آپ کا آپ کا تو کام ہے یہ ہے بھائی ہم لوگ کام نہیں ہےچھ
وہی تو بات بول رہے ہیں کچھ کام ہے یہ نہیں ہے تو ایک تو وہی ن بچا ہے
س
کیا
اور بتجے کھانا پینا ہو گیا
تو کھا کچ سمے سے بول رہے ہیں کھا رہے ہیں کھانے تو نہیں سنے دے رہا سگا
نہ آئیسو ندیاات نا
ہوں ابھی تو اٹھے دی وک ست لٹی چٹنی
میٹھی چٹنی کھا رہے ہیں کسم کیا بات ہے بھائی
ہاں کیھیک
آپ کا کہنا ہے جی
کیا کا کہنا ہے اس میں کہنے والی بت بات کہنے والے بات ہی لی تو
جی جی
کیا بولتےے
کچھ نہیں پڑ سکتے ہیں
نہیں بول سکتے ہیں جب نہیں
آپ تو کل بول رہے تھے کہ دس تاریخ کے بد ر جج کرائیں گے
ارے بھیا تو کر دیا تو کرنے میں ہم کو کیا آ رہا تھا تھا
کون کر دیے
آفی کے کافی کے پورے جری یار ابھی پریشر بہت زیادہ ہے نا اس کے پاس
او اچھا حضرت کو موبائل لینا ہےی اسی پیچ سے
میرے کوب لین تھا
آئیں
میرے کو بھی لنا
آپ کو بھی لینا ہے واہ کیا خواہش ہو بھائی دو دو مہینہ تو موبائل چینج کر رہے ہیں نا
یہ جاؤز بھائی خئی
ج
سمد ہے
پھر اس بار کون سا فون لینا ہے
ہاں کل ا بند
کون سا بتا دیجے
زیادہ نہیں پھر بس آئر فون لیا گیا فون آئی فون سمسنگ
دیجیے گا ہلو س ہلو
شڈول ایک ملین ای ہی کرے شڈول
سکارے ہو رے ہاں ہلو
بول رہے ہیں کہ وہ خالی سلو ولو کر کے ایک میٹ کر لیا
تو نا بھائی ہاں جوہر نے بول دیا ہلو شل لولو بس وریلو وائرا
آج کل ایلگور ایک دم وائرل ہو رہا ہے ہوتا ہے نہیں
ٹون
یگ ریدم چل رہا ہے آج کل انسٹا گرام پ
آپ ہی کے نام سے نہ ہے آپ ہی نہ ہے ای ایلوریزم ایلجن کیا بولتے ہیں یار
یہ یہل گور یہلگور دا
ہاں آپ اسی کا کنگ ہے نا
وہ تو آرین کیلون کا نام بھی لے لیجیے گا نام بھی ڈال رہے نا ایک بار ڈائرین کھیام دیکھے دیکھیے
ہاں میری ویڈیویکھیں ہے کہ آجی آج کل
آجے تو دیکھیے دیکھتے س پتا نہیں کیسے تو آ گیا سب تو دیکھ لی کیا کیا ٹریک تھا ہم سج نہیں پائے ب سے سجھائیے نا ہم
کیا سمجھائے وہی سمجھائے تو جو آپ دیکھے ہوں گے کون سی ویڈیو دیکھے تھے آپ اڈو والا دھے تھے پنیا والا دیکے تھے پنیر والا دیکھے تھے انڈا والا دیکھے سب مزہ آتا
ہڈوا والا آئیے دیکے آپ کی آڈی میں گزے تو نہیں تھا تو جہاں سےے
میری آئی ڈیم ہے
کیا نام ہے ڈگس
فملی سارجد رہاسا
جی ہ
ہاں بالکل
ام ہاں پورے پانچ ہزار کل ب
ہاں ایسے جی
ہاں
کا ہے اتنا شوق میں پڑ رہے ہیں گزوا نہیں جاتا ہے
ہاں
پہلے ڈال رہے تھے کوئی کوئی نہ بری ویسے آ
ہاں ہاں
ہلو
ہیلو دو
ہیولو نہیں متاری وہوپائی آئیں
ہوں
آج نہیں سوینکا جی کل سو گئے تھے
کل سو گئے تھے اب وہ فون چل ہی رہا تھا کب فون بند ہوا پت صبح تک چل رہا تھا فون ھر صبح اٹھ کے بند کیے تھے دس پرسینٹ ہو گیا تھا کان میں ایئر فون لگ رہ ہے سب سنائی دے رہا ہے پتا بھی چل رہا ہے میرے کو اللرا آکن
لیکن آپ کو آپ کو طاقت و قوت نہیں مل رہا تھا دن بند کر لینے کیا کہ سکتے ہیں کام میں بزی آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں
ہلو سر رولو کچھ ایسی بات ہے
اسی لیے تو آپ آھی سیمسنگ لینا چاہتے ہیں تاکہ فون پہری سے بول کے بند کرا لیں گسے
ہل س لو توچھا کر ب تو فوٹو کیسےٹلے
کیا چز
اتنا ہارڈریڈ فوٹو کہاں سے جاہے ہیں مدن سفر کر د گ
مد نام کام
بول رہے ہیں
بھیڈوا کا
اپ جیسمو میں مدینہ آ گھوم رہے ہیں کیا ب ا جل کی ہے یہگ ایک جلکیا نکال کے ایک د فٹو کچ
کہاں ہے بھائی
ہمرو پوھ مرنا نہیں سکھائیے گا ایسا
کہاں ہم تو بوس جلوفیاں نکالتی کہاں دیوالیاں مور نل کاا کہاں
نہیں ارے ان کا کیا تو فارسی پڑتے ہیں ایک بار کا پ
ان کا
ایے تو نام ہے لڑکا کا جو آپ کے س فارسی نہیں بڑے لم لمبے لمبے جو ہیں
اتہس
ہاں ننتی ل ا
کیس بان س
سلطان نے یہاں
سبانچی پہچاتے ہیں ن گ ج اچھے سے
نہیں جی آپ آپ کو آپ کو پہچانتے ہیں نبربھی ہے تو جو پتلے پتلے ہیں لمبے لم
وہی مجاہدہ اس
اب ان کے بغیر میں تھوڑا سی عبدالرحمن بھی پڑے ہیں تھوڑا تھوڑا
اچھا کون سا
الا باللہ کپڑا دونوں پہ
وغیرہ دکھ رہا
کیا روڈ ہے
اچھا جس میں دوڑائے ہیں
ہاں ایک میں کر لیں ملے ہیں ایک
ہاں
یلگورتھم ہے